وعلیکم السلام السلام علیکم
جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے خریت سے
جی الحمد للہ اللہ کا شکر آپ کی دعا اور بتائیں کیا کر رہی تھیں
بس میں بیٹھی تھی تعلیم پڑھائی کر رہی تھی تو سوچو گ بات کر لو ہاں جی
اتنی زیادہ ضوری ہو گئی ہے نا
جی بالکل تعلیم تو بہت ضروری ہے انسان کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو
انسان اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک اچھی زندگی گزار سکتا
جی جی بالکل مطلب کہ تعلیم تو ان مطب کہ ہمیں ایک راستہ دے تاکہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے
جی اب تعلیم انسان کے پاس ہونا زندگی جینے کا سلیقہ بھی مل جاتا ہے انسان کو
جی بالکل اگرال ہو تو انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے تعلیم نہ ہو تو انسان کو کسی کا کچھ پتا بھی نہیں ہوتا تو کہ کیا کرے کیا نہیں کریں
دیکھو پرانے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا لڑکیوں کو اتنا پڑھا ہی نہیں جاتا تھا تعلیم کے اوپر توجہ دی ہی نہیں جاتی تھی اور لڑکیوں کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا گرلس کو کہ کیا ان کا رائٹ ہے کیا رانگ ہے
کہ ان کا حق ہے جی بالکل لیکن آج کے زمانے میں مجھے لگتا ہے عورتوں کو زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی کیونکہ زیادہ تر چونکہ پرورش تو عورت ماں ہی کرتی ہے جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تو بچے کی تربیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے
بے شک بے شک تعلیم اور آج کل کے بچے دیکھو تعلیم کے پیچھے مطلب بھاگ نہیں رہے وہ پیچھے پڑھائی کی اسٹڈی کے پیچھے بھاگ نہیں رہے انہیں موبائل چاہیے ہوتا ہر وقت تعلیم تو ان سے مطلب بہت دور جا رہی ہے
بچوں کو تو بس فون پہ چاہے وہ ریلس دیکھے ویڈیو دیکھے ان کو تو کیونکہ ان کی سہلیت بہت آئی ان کو جو چاہیے وہ ان کو مل جاتا ہے تو اس لیے وہ مجھ سے دور ہے کیونکہ پڑھائی کرنا تو مشکل ہی ہے وہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پش اور ہی کرے لیکن پڑھائی نہیں کرے
ہوں ا وہ یہ چاہتے ہیں کہ موبائل مل جائیں انہیں ہر وقت گیمس کھیلتے رہےیں ویڈیوز دیکھتے رہیں بس ان کا ٹائم پاس ہو جائے گا بچوں کو پڑھنے بیٹھا دو نا تو بچے ہٹ جاتے ہیں بالکل نیند آنے لگ جاتی ہے انہیں
جی بالکل بالکل آج کل کے بچے تو بہت سست ہوئے ہیں اسی موبائل فون
جی جی اب دیکھو تعلیم انسان کے لیے اتنی ضروری ہے اب دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے دنیاوی تعلیم تو یر ضروری ہے ہی لیکن دینی تعلیم بھی آپ کے لیے اتنی ہی ضروری ہے
جی بالکل دین ایک تو دینی تعلیم ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے بڑوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے وہ ہمیں وہ بھی سکھاتی ہے
بالکل
ہمیں تو آخرت میں جانا ہے وہ ہمیں آخرت کا بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں کیسے چلنا ہے
جی اب قرآن ہے قرآن میں اگر آپ ودھ میننگ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو قرآن میں آپ کو ہر چیز بتائی گئی ہے شکرا اگر آپ کو ایک اچھا انسان بھی بننا ہے آپ کو اچھا شوہر بننا ہے آ کو اچھی بیوی بننا ہے تو قرآن میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے
جی بالکل بالکل ہمیں آج کل جو بھی انسان یہ سائنس ایجاد ہوا ہے یا جو یہ آج کچھ بتا رہے یہ سب ہمارے قرآن میں پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے
جی بالکل جو قرآن ہے نبی پات پہ نازل ہوئی ہے قرآن تو یہ ہر چیز ڈیٹیل میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ
جی بالکل جی بالکل اگر ہم اس طریقے سے چلے گی چلیں گے اس پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی جی بالکل بالکل بالکل بالکل
ہوں
لیکن آج کل مھے ہماری جنریشن تب بھی تو کچھ مطلب کہ جو آج کی جنریشن ہے وہ اتنی دلی تعلیم نہ حاصل کرتے ہیں اس سے وہ دور ہونے لگے ہے
جی اب آج کل نبی کی سنتوں پر کون چل رہا ہے نبی پاک کی سنتوں پہ کوئی نہیں چل
کوئی نہیںچ جی بالکل بالکل آج کل تو کوئی بھی نہیں چلتا ان سے ن تو پ
ہاں جی اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پا کے سننا تو چلے قرآن پڑھیں نماز پڑھیں پانچ وقت کی اور یہ ضروری بھی ہے انسان کے لیے اب اگر آپ کو آخرتد ادھارنی ہے اپنی
چاہے آخرت ہو چاہے آج کا ہو اور نماز کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے جب انسان نماز نماز پڑھتا ہے تو جیسے دل سکون میں ہوتا ہے نماز نہ پڑ تو جیسے بھی چائنیزی ہو
بالکل بالکل
ہمیں تو چاہیے بچوں کو بھی سکھانا مطلب کہ ہمیں بچوں کو زبردستی اگر ہم ان کے ساتھ زبردستی کہیں نہیں آپ کو یہ کرنا ہے تو وہ اس سے اتنا دور ہوں گے
بچے کیا ہوتے ہیں کہ کھلی کتاب کی طرح ہی ہوتے ہیں وہ خالی کتاب کی طرح ہوتے ہیں جیسے آپ ان کو کرو گے آپ پڑھو گے دین وہ بھی پڑھیں گے اگر آپ گھر میں اگر اچھی طریقہ اپناتے ہو نا تو بچے اسی کو فالو کر کرتے ہیں
فالو کریں گے جی اگر ہم صبح دیر سے اٹھیں گے نماز نہیں پڑھیں گے کچھ غلط چیزیں کرے گی بچے ہم سے ہی سیکھ چنگے یہ کرتے ہیں وہ ہم بھی وہی کریں گے
جی اور آج کل کی جنریشن کیا ہو گئی ہے رات رات بھر موبائل چلاتے ہیں دو دو بجے تک رات کے تو یہ ہم لوگوں کو بچوں کو آنے والے جو پیڑھی ہیں انہیں یہی تو سیکھ دے رہے ہیں ہم تو یہ چیز غلط ہے تو انسان کو اپنے خود کام کرنا چاہیے تو آگے کی
پھر بچے تو بچے تو ماں باپ یا بڑو کسی کی جو کچھ کریں گے کچھ بولیں گے کیا کریں گے وہ تو بڑو سے سیکھ کے بولیں گے خود تو ان کو نہیں پتا ہے کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے
جی بالکل انسان کے پاس تعلیم ہوگی تو دیکھو جاب بھی اگر انسان کرنا جاتا ہے تو تعلیم نہیں ہے تو آپ کیسے جاب
اپ تعلیم کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے آج کل کے زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے کمانا چاہیے مطلب خود کے لیے خود کا ماننا چاہیے
گرلس کو سبھی کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے دیکو عورتوں کے لیے نہیں ہے خیر لیکن سب کے لیے بہت ضروری ہے
پہلے کے زمانے میں بولتے تھے مرد کماتا ہے چلو چلے گا وہ کماتا لیکن آج مجھے لگتا ہے عورتیں خود کا مانی چاہیے خود کے لیے اور اس کی وجہ سے ان کو جی بالکل ایک تو ضروری بھی ہے اور گھر میں مطلب کہہ ونہ عورت ت گوب الگ نظر
جی اسلام میں دیکھو اسلام میں کیا ہے عورتوں کو کمانا منع نہیں ا پردے کے دائرے میں ہر چیز کر سکتے
ہر چیز حضرت ختییجہ تو وہ تو بزنس کر تھی وہ تو وہ تو سب سے امیر تھی جی بالکل اسلام میں تو ہمیں مان کسی پابندی تو کسی چیز کی نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ پر ت میں وہ ہے ورنہ تو یہ یہ تو نہیں ہے کسی جگہ لکھ کے کہ عورت کو کمانا نہیں چاہیے یا وہ نہیں گانا چاہیے
جی ماشاء اللہ سے اسلام میں تو ہر چیز کی ہے کہ آپ کماؤ آپ پڑھو تعلیم پراپر حاصل کرو ہر چیز اسلام میں ہ اسلام ہر چیز کی اجازت دیتا ہے آپ کو
جی بالکل اور ا مجھے لگتا ہے آج کے زمانے میں ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ سکل بھی سیکھنی چاہیے
ہاں یہ یہ بہت ضروری ہے اس اسکل ہونا اگر اسکل ہے نا آپ کے پاس تو آپ کوئی بھی ورک ایزیلی کر سکتے
ای جی جی بالکل جی بالکل اگر ہم ہم ہمارے پاس تعلیم ہوی لیکن سکل نہیں ہوگی نہ تو ہم جاب لے سکتے نہ ہم کچھ کام اچھے سے کر سک
جی تو ماشاء اللہ سے اسکولوں میں بھی یہ چیزیں ہوگی گئی کہ بچوں کو اویئر کی جاتی ان چیزوں کے لیے بھی یہ کاؤنسلنگ ہوتے ہیں کاؤنسلر ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں بچوں کو اسکل آگے آپ کو کیا سیکھنی چاہیے
جی جی بالکل بالکل پہلے تو ہمارے زمانے میں تو اتنا نہیں پتہ تھا کہ اس سے ہو سبھی کچھ آئیں گے لیکن اب تو موبائل فون م لگ تاکہ ہمیں جتنی بھی کو ہو سکے کہ ہمیں سکل تو سیکھنا
جی اب دیکھو وٹیوب ہے ساری چیز کورسز ہے آن لائن ا اویلیبل ہے آپ کے پاس اب ہر چیز موبائل کے ذریعہ کر سکتے ہو
کر سکتے ہیں جی بالکل انسان تو موبائل کے ذریعے کچھ بھی سیکھ سکتا ہے
جی
اور مجھے لگتا ہے کہ انسان کی تو سیکھنے کی عمر ہی نہیں ہے جب تک انسان مار نہیں جائے گا تب تک انسان کو
ہاں ہاں انسان نہا ہر ہر ٹائم نہا اپ کو کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہنا چاہیے چاہ لینگویج ہو گئی آ کی لینگویج بھی دھیانین چاہے لینگویج انٹرنیشنل لینگویج ہوگئی ہر چیز اگر انسان سیکھتا رہے گا نا وہ آ کے ہی لیے فائدے مند ہے
بولتے تھے کہ اب تو میں اتنی بڑی ہوں یا اتنا اب کہاں میں یہ چیز سیکھوں گا یہ اب تو میں اتنی ایک اور ابھی اس کو تو پڑھنے کی سیکھنے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے انسان جب تک جائے لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے
جی بالکل اور آپ کی تعلیم کہاں تک مکمل ہے
جی
ماشاء اللہ کیا پڑ رہیا
ابھی میں ابھی یوں جی ہوں
صیح ہے میں اب اھی یوی کر رہی ہوں ابھی میں گریجو ش نہیں چل رہی ہے میری بھی
اسے ٹھیک ٹھیک میری بیبی گریجویشن ہی چل رہی ہے
چھ
جی بالکل اور شکر شکر اللہ کا سبھی ٹھیک اور آپ سے بات کر کے اچھا لگا
مجھے بھی انشاء اللہ پھر آپ سے بات ہوگی
جی انشاء اللہ اوکے اللہ حافظ
فیض